ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
بھائی آپ ٹھیک ہو
بس دعا الحمد للہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سےب بھی ٹھیک ہے
ہا جی میرے گھر میں سبھی ٹھیک آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک آپ کے والدین آپ کے بھائی بہن ٹھیک ہے
ہاں بھائی میرے گھر میں بھی سبھی ٹھیک تو آپ اٹھے نیند سے
جی میں نیند سے اٹھا آپ اٹھے نیند سے
ہاں ہاں میں بھی ابھی ابھی اٹھا
اچھا ٹھیک چائے وائے پی
ہاں بھائی جان میں نے بھی چائے وائے پی لی تو اب بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہمممم
جی کیا کر رہے ہو
تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ تھا کچھ نالج حاصل کر لوں تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا کہ آج کل کی ایجوکیشن بہت سے ایسے بھی بچے ہیں جو ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے جبکہ آج کے ز آج کے زمانے میں ایجوکیشن اتنی زیادہ امپورٹینٹ ہو گئی ہے تو میں نے سوچا اسی پہ بات کر تے ہیں تو بھائی میرے تعلیم اگر ہم تعلیم پہ بات کریں تو تعلیم ہر انسان کی زندگی کی بنیاد ہے جس طرح ایک مضبوط عمارت کے لیے مضبوط بنیاد ضروری ہوتی ہے اسی طرح ایک کامیاب زندگی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے تعلیم صرف کتابیں پڑھنا یا امتحان پاس کرنا نہیں ہوتا اصل مطلب کہ تعلیم ہمیں سوچنا سمجھنا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اور دوسروں کے ساتھ عزت اور محبت سے رہنا سکھاتی ہے بچپن مطلب کہ بچپن سے ہی ہم اسکول ہمیں اسکول بھیجا جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لے تو سکول میں ہم پڑھنا لکھنا حساب کرنا اور مختلف مضامین کے بارے میں سیکھتے لیکن تعلیم صرف سکول تک محدود نہیں ہوتی تو گھر میں والدین کی باتیں استاد کی نصیحت اور زندگی کے تجربات بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے ہر شعبے میں تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے چاہے کوئی ڈاکٹر بننا ہے چاہے انجینئر بننا چاہے ٹیچر بننا چاہے یا پولیس آفیسر بننا چاہے یا اپنا کاروبار ہی شروع شروع کرنا چاہے ہر جگہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے تو تعلیم کے بغیر اچھی ترقی کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ہے نا
جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو تعلیم ہے اس کے وجہ سے ہمیں ہر ہر کسی جگہ آسانی ہو جاتی ہے ہر کسی چاہے وہ وہ خالی کتابوں کی پڑھائی نہیں ہے خالی وہ ایجوکیشن وہی نہیں ہوتی اگر ہم دیکھیں کہ کہ جو بھی ہمیں سکھاتی ہے کیسے چلنا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے لوگوں سے بات کرنا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ہمیں علم کے ساتھ ہی آتی ہے کیونکہ یہ علم ہی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ادب احترام کیسے کرنا عزت کیسے کرنی ہے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے کیسے چلنا ہے اور اگر ہم دیکھے جو اپنے کہا کہ کافی لوگ جو ہے اس سے ابھی محروم ہیں بڑائی سے جو ان کو شاید مجھے لگتا ہے کہ ان ان تک جو ہے کہ فیسلٹیز نہیں ہیں ان کے لیے پڑھائی کے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کافی آسانیاں چکی ہیں پڑھائی میں لیکن اس کے باوجود ہم جو ہیں کہ پڑھائی نہیں کر پاتے
کیونکہ اگر ہم دیکھ کہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ اگر ہم دیکھیں ہمارے دوست بھائی بہن اگر ہم دیکھے تو اگر وہ دسویں جمعت تک پڑھتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں یا تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا تو بولتے ہیں کہ پڑھائی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا لیکن اگر ہم دیکھیں اس
پڑھائی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے یا ہمیں کوئی گورنمنٹ جاب ملی لیکن جو پڑھائی ہے اس سے یہ ہمارے آنکھوں میں جو ہے کہ روشنی ہے جو کہ کبھی ختم ختم نہیں ہوگی اگر ہم جتنا ہم یہ کسی اور کو دیں گے اتنا یہ بڑھے گی
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں بالکل سہمت ہوں آپ کی بات سے تو اسی تیرمل کی تعلیم انسان کے اعتماد بھی ملب کہ بڑھاتی ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے وہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کر تعلیم ہمیں ملک بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں بلکہ ہمت اور محنت سے آگے بڑھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں مطلب کہ اب مطلب کہ ابھی بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جو غربت یا دوسری وجہ سے سکول نہیں جا آتے جو میں نے پہل آپ کو کہا تھا لیکن ان کو مطلب کہ سکھ اسکول جانے کا تعلیم حاصل کرنے کا بہت ہی بڑا شوق ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شوق شوک ہوتا ہے لیکن اگر ان کو پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے بولتے ہیں ہمارے گھر والوں کے پاس ا نے پیسے نہیں ہے ہما پڑا سکے کیونکہ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے ہر بچے کے حق کہ میں ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے اگر ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر بنے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا تو اور اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اور بہت سی جگہوں پر لائک یہاں بھی ہمارے میں کشمیر میں رہتا ہوں تو یہاں بھی بہت سی جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی وہ تو اس میں بھی فرق دکھات د تو لڑکیوں لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم بڑا ضروری ہے اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ پورے گھر اور آنے والی نسلوں کو بھی بہتر بنا سکتی ہے اس لیے ہمیں ہر بچے کی تعلیم کا موقع دینا چاہی کیا اگر ایک بچی ایک لڑکی جو ہوتی ہے جب وہ کسی بچے کو پیدا کرتی ہے تو وہ پہلی استاد اس بچے کی ہوتی ہے وہ اسے چلنا سکھاتی ہے پھرنا سکھاتی ہے بولنا سکھاتی ہے نا
جی بالکل آپ نے صحیح کہا دیکھیے اگر ہم دیکھیے کہ آج کل جو ہے کہ فون کا زمانہ ہے ٹھیک ہے موبائل فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے چاہے وہ آپ نے کہا کہ غریب لوگ ہیں لیکن اگر ہر کسی کے گھر میں چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہے ہر کسی گھر گھر میں فون ہے موبائل سمارٹ فون یوز کیے جاتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں اگر ان کے پاس جو ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ نے کافی جو ہے کہ میں نہیں بولوں گا گورنمنٹ کام نہیں کرتی گورننٹ گورمنٹ نے کافی جو ہے اسکیمیں دی ہے تاکہ جو ہمارے بھائی بہن ہیں گاؤں کے لوگ ہیں
ان تک بھی پڑھائی پہنچے لیکن یہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہیں اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی ہے صبر کا پھل جو ہے کافی دیر کے بعد ملتا ہے اگر ہم دیکھے جب وہ کچھ حرکت کریں گی اڑوس پڑوس کے لوگ اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ گاؤں میں اسکولز نہیں ہوتے ہیں یہ ادارے نہیں ہوتے لیکن وہ وہاں پہ ایک جو ماسٹر ر ہوتا ہے وہ پڑاتا ہے اگر ہم دھیرے د دھیرے ہی اگر وہ کہیں جائے پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرے اس سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ پہلے ہی اگر میں دیکھوں کہ جو ہے کہ ہمیں ڈسپلن ملتا ہے پہلی پڑھائی کا جو گہال اصول ہے مجھے لگتا ہے اس سے ہمیں ادب احترام آ جاتا ہے اور رہی دوسری بات جو ہمارے بھائی بہت سے بھائی بہنیں شہروں میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ چھ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کاموں میں لگ جاتے میں نہیں کہوں گا کہ کام غلط تھ لیکن
جو پڑھائی ہے وہ ہمیں کسی بھی حال میں کرنی چاہیے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ایک تو پہلے ہی ہمیں اگر ہم دیکھیے کسی بھی چیز کسی بھی چیز میں جو ہے کہ پڑھائی جو ہے کام آتی ہے چاہے وہ ہمیں گھر کا کام کرنا ہے یا باہر کا کام کرنا ہے یا تو اگر ہم بزنس کرتے ہیں اس میں بھی پڑھائی کا بہت ہی اہم رول ہے
ہاں بھائی تو اگر ہم مطلب کہ دیکھیے جیسے آگے کے زمانے میں ہوتا تھا آج سے قریب تین چار سال پہلے تو عم حاصل کرنا بہت ہی مشکل تھا تو ایک ہی ذریعہ تھا علم حاصل کرنے کا وہ تھا کہ ہم ہمیں استاد کے پاس جانا پڑتا تھا لیکن آج کل کیا ہے کہ سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے آج کل موبائل فونس اور انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا پہلے سے آسان ہو گیا لیکن ہمیں ان چیزوں کا س ہی استعمال کرنا چاہیے اگر ہم وقت ضائع کرنے کے بجائے اچے اچ معلومات حاصل کرنے میں لگاائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ضروری ہے اگر کسی کے پاس بہت علم ہو لیکن اس کیا مطلب کہ رویہ اچھا نہ ہو تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اسی لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا دوسروں کی مدد کرنا بزرگوں کی عزت کرنا اور بچوں سے پیار کرنا چاہیے یہی اصل میں تعلیم ہوتی ہے تو ہر کامیاب انسان کہ مطلب کہ کامیابی کے پیچھے محنت اور تعلیم ہوتی ہے مطلب کہ کوئی بھی شخص ایک دن میں کامیاب نہیں بنتا روز تھوڑی تھوڑی محنت کرنی ہوتی ہے لگن اور سب ہی انسان کو
انسان دھیرے دھیرے ہی بڑا ہوتا ہے اگر ہم دیکھے ہی دیکھیے آپ نے کہا کہ کافی زیادہ آسان ہو چکی ہیں اگر ہم دیکھیے فون کا استعمال کافی زیادہ کتابیں جو تھی پہلے پہلے جو تھی کتابیں بہت زیادہ مہنگی تھی تھیں پانچ پانچ چھ چھ ہزار میں کتابیں آتی تھیں جو کہ غریب غربات جو گھر گھر کا بیٹا ہوتا تھا وہ اس کو ایفورڈ نہیں کر سکتا لے نہیں پاتا تھا اسی برعکس اگر ہم دیکھے جو فون میں ہم کوئی بھی کتاب کبھی کبھار بھی پڑھ سکتے ہیں اور اور جو آن لائن یوٹیوب کے ذریعے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یوٹیوب کی کلاسز دیکھ سکتے ہیں اور جو پڑھائی ہمیں کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا الگ الگ ملکوں میں جانا پڑتا تھا تاکہ کہ وہ علم ہم حاصل کر سک تھے لیکن آج وہ جو وہ وہ چیزیں ہیں جو جس وجہ سے ہمیں باہر جانا پڑتا تھا آج وہ گھر میں ہی محیسر ہیں لیکن اس برعکس اگر ہم دیکھیں اس کے بعد بھی ہم تعلیم حاصل نہیں کر کر پا رہے ہیں یہ ہمیں ہماری اب اپنی غالط ہیں کیونکہ جو یہ ہماری جتنی آسانیاں آ گئی ہیں اتنی اتنا ہم اس جو پڑھائی سے ہے کہ دور جا رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہے خود کے لیے چاہے ہمارے بچے ہیں کل کو ہم بھی بڑے ہوں گے ہمیں اگر چاہیے کہ جتنا ہمیں علم ہے ہمارے پاس کچھ نالج ہے وہ ہم آگے تک پہنچائے
حالکہ ہمیں کبھی بھی سیکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے انسان جتنا علم حاصل کرتا ہیں اتنا ہی اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے علم ایک ایسی ملا کی دولت ہے جو نہ چھوڑی جا سکتی ہے اور نہ ختم کی جا سکتی ہے تو جتنا اسی مطلب کہ بنا جائے اتنا ہی یہ بڑھتی جائے گی تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہر انسان کا سب سے قیمتی ساتھ ہے یہ ہمیں اچھا انسان بناتی ہے ہمیں عزت دلاتی ہے اور کامیابی کی راہ دکھاتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ دل لگا کر پڑھنا چاہے اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہے اور اپنی ملک والدین کی بات مان کر محنت سے علم حاصل کرنا چاہے تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ کرے آپ سے پھر سے بات ہو تو اپنے اپنا خیال رکے گا
آپ بھی اپنا خیال رکھیں اپپ کے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ